السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
امی ابو آپ کے بھائی جان سب خیریت سے ہیں
الحمد للہ ہمارے یہاں سب خیریت ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
جی ہمارے یہاں سب خیریت
اور کیا کر رہے تھے آپ
جی بس ہم بیٹھے تھے اور ابھی بس تھوڑی سی حرارت سی ہو رہی تھی لیکن موسم بہت اچھا والا ہے موسم دیکھ کے ساری رات ختم ہو گئی آپ کے یہاں موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم تو جی ہمارے یہاں بھی اچھا ہے لیکن ہم آپ سے جو ہم سوچا کی چلو آج آپ سے ایک ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم بہت ٹائم سے سوچ رہے تھے کی ہائیجین پر آپ نے سنا ہوگا نا کی کئی لوگ کت نے انہائجین رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم یا اپنے گھر بھی کتنا انہائجین اور کتنا گندا رکھتے ہیں
بالکل بالکل بہت گندا رکھتے ہیں یے تو چیز ہے ہی میں تو فاسٹ فوڈ والوں کی گندگی دیکھ کے بڑا موڈ خراب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کیسے گیت کی ایک ایک چیز کو کتنی بار ایک کپڑا ان کے پاس کتنا گندا پڑا رہتا ہے اس سے ہی صاف کر تے رہتے ہیں بار بار کالا ہو جاتا ہے وہ کپڑا
بالکل وہ اسی سے اپنے ہاتھ صاف کریں گے پھر دوبارہ وہ فاسٹ فوڈ بنانے میں لگ جاتے ہیں
بالکل بالکل پھر لوگ کہتے ہیں کی ٹیسٹ کہاں سے آ رہا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور میں آپ سے ایک بات اور کہوں جیسے دیکھیے آج موسم تھوڑا اچھا ہے چلو موسم بارش آ رہی ہے بڑھیا موسم ہے لیکن اس کا بھی نقصان ہمیں ہونے والا ہے دیکھو اب بارش آ رہی ہے تو اب پتہ کیا ہوگا بارش آ رہی ہے گڈو جہاں گڈھے ہوں گے یا کوئی گندگی ہوگی گی جہاں کوڑا پڑا رہتا ہوگا وہاں پانی بھر جائے گا پھر وہاں سے مچھر آیں گے اور اسمیل الگ آئے گی
اور وہ مچھر کاٹتے ہیں تو پھر ڈینگو ہو تا ساری بیماریاں ہوتی ہیں چکن کورنیا جی جی ممی ہے کوئی چاچی ہے
بالکل دیکھیے وہی وہی بات ہے نا جی وہی بات ہے دیکھیے اب اتنا زیادہ ہم لوگ اپنے گھر کو بھی ہم تو کلین کر پ پاتے ہے لیکن اور لوگ کر پاتے ہیں ان وہ لوگ کو بس اپ موبائل میں دھیان ہے ان لووں کو پتا ہی نہیں ہے کلینگس ہائیجین کیا ہوتا ہے اور ایک بار جیسے ہم نے کہا تھا فاسٹ فوڈ والے اگر ہم کسی بھی کینٹین یا فاسٹ فوڈ کی بات کریں نا تو اکثر جو جو اچھے ہوٹلس ہوتے تے ہے نا وہ دیکھو ان کا جو کچن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو وہاں پے آپ پے دیکھ نہیں سکتے وہاں پے کیا ہو رہا ہے اور ایک جیسے ہم جات ٹھلیے وغیرہ تو اس کا تو چلو کچن باہر ہوتا ہے تو ہم دیکھ پاتے کی وہ کیسے بنا رہے ہیں کیس نہیں بنا رہے لیکن جو ہوٹل والا کچن چن ہوتا ہے نا وہ اندر ہوتا ہے ان لوگ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے وہ کیسے بنا رہے ہیں کیسے نہیں ان کا کچن کیسا ہے ان کچن کیسا نہیں ہے کلیننیس ہے یا ہائجین ہے بالکل بھی وہ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں
بالکل یہ بات ہے اور آج کل نا دیکھا آپ نے جو اس لائن ہوتی ہے نا جو یہ جی یہ ہوٹل مینجمنٹ کی لائن ہے یہ اس اس کے لائن کے اندر نا ان ایجوکیشن پر ان ایجوکیٹڈ پرسن بہت ہے جس کے چکر میں پھر ہائیجین اور ان سب چیزوں کا صاف صفائی کا کلیننیس کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے
بالکل بالکل
جس سے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں بہت سارے کئی سارے ہو سکتے ہیں جی
سارے ہیلتھ ایشو ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں اپ نے سنا ہو گا نا کئی لوگ کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ وہ اس وجہ سے تو ہوتا ہے کیوں کہ وہ ہائیجین سے نہیں بناتے اب دیکھیے ہم گھر پہ کتنا ہائیجین سے بناتے ہیں ہم اپنے گھر پہ پہلے کچن کو کلین کرے گے پھر ہم کھانا بناے گے
بالکل بالکل
اب دیکھیے دیکھا نا برسات کا موسم ہے تو دیکھیے جہاں گندگی ہوگی وہاں پانی بھر جائے گا اور پھر اسی پانی پہ مکھیاں مچھر بیٹھیں گے پھر وہی ہمارے گھروں میں آ جائیں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ یہاں ہم بھی رہیں گے وہ مچھر ہمار سات رہیں گے پھر ہمیں کیڑے مکوڑے سب چیزیں کوڑے میں اکٹھی ہو جائیں گی پھر ہمیں بیماریاں ہو جائیں گی ناقابل سماعت
بالکل ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس بیماریوں سے نکلنے کے لیے الگ دوائیا لو
باکل صحیح فرمایا آپ نے باکل صحیح فرمایا آپ نے بیماریوں کے لیے میں پھر الگ سے دوائی لینی پڑتی ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے بہت صحیح فرمایا آپ نے
جی جی آپ کے یہاں کیا فرمائے گی کیا کیا ہے
جی جی ہاں آپ سے وہی بس کہہ رہے تھے نا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو ہوا تھا کہ مطلب بندے اپنے ا جو گھر کو ہوتا ہے وہ صاف ہی نئی کریگی نا لیڈیز کیا کرتی ہیں لیڈیز ہم کہتے ہیں بچ فون یز کرتی رہتی ہیں نہ انے گھر صاف کرنا ہے نہ انے کچھ کرنا ہے گھر کے کام سے تو وہ فونوں میں اس قدر گھس جاتی ہیں کہ گھر کا کام پتا تھا گھر میں ہوتا کیا ہے
بالکل باقی ایک بات اور تھی نا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں پہ اگر ریسٹورینٹ جاتے جاتے ہے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو وہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جیسے کہ ہمارے گھر میں جیسے چاول آتی ہے دال آتے ہیں تو اس میں ہماری امی جو ہوتی ہیں چیک کرتی ہیں کہ گھن تو نہیں ہے نکالتی ہیں دھوپ میں بیٹھ کر لیکن وہ لوگ تو جیسے آتے ہیں ویسے ہی پیس کے بنا دیتے ہیں وہ لوگ دھوتے بھی نہیں ہیں صحیح سے
جیسے اپنے دیکھا ہوگا نا کہ آج کل ڈاکٹر بھی یہی صلاح دیتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہمیں اور کھانے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ صابن سے دھونے چاہیے جب باہر سے ہم گھر آتے تب بھی ہمیں ہاتھ اپنے صابن سے دھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھوں پرنا کٹانو رہ جاتے ہیں جو ہمیں دکھتے تو ہے نہیں پھر ہم کھاتے ہیں یا کچھ پانی پیتے ہیں تو پھر بھی شریر کے اندر چلے جاتے ہیں پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا لیکن جب کھانا ہی اچھے سے دھولاوا نہیں ہوگا کلیننس نہیں ہوگی کھانے بننے میں تو پھر کیا فائدہ ہمارا ہاتھ دھونے کا
بلکل بلکل جی وہی بات ہے نا دیکھو صرف اب ہم دو بولیں کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں اپ دیکے ہاتھو رہا چلو ٹھیک ہے کہ ہاتھ دونے چاہے اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بات کرے ہائیجین کی دیک انسان کے حیجین کی باتیں بھی آتی ہے اب کئی لوگ ایسے تو وہ دانت صاف ہی نہیں کرتے ہیں اب دن نے ہمیں کم سے کم دو بار برش کرنا چاہیے اگر ہم دانتوں میں دانتوں کو صاف نہیں کریں گے تو بدبو یا دانتوں میں کیڑے لگ سکتے ہیں جسے وہ بیماریاں ہمارے اندر جائیں گی اب کئی لوگ نا خون بھی کھاتے ہیں جس میں میں بھی کبھی کبھی کھاتی ہو میں نے عادت چھڑ دیا ہے اپنا خون کھانے کی
بہت زیادہ غلط کہ عادت ہے جی بہت زیادہ پتہ ہے کہ وہ اگر خون کھانے سے نا بہت زیادے جو بیکٹیریاز ہیں جو ہمارے جو کئی سارے بیکٹیریا ملتے ہیں ان کے باہر وہ نہ خون میں ہوتے ہیں سنگل تو ہوتا ہی نہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے اگر ہم ہائجین کی بات کر رہے ہیں تو ہم بولیں گے کہ نہانا چاہیے دیکھیے صاف کپڑے پہننے چاہیے اور پسینے جب ہمیں آ تا ہے تو پسینے سے ہی بہت سارے کٹانو ہمارے شریر کے اندر آ جاتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ
تو ہمیں ہم نے پسینے والے کپڑے جیسے پسینہ پسینے میں آیا تو ہم نے کپڑے سکھا کے کے نہانا چاہیے اور ان کپڑوں کو ہاتھوں ہاتھ نہ دھو دینا میرے حساب سے میں بولوں گی وہ کٹانوں والے کپڑے جاتے ہیں گھر پہ رکھنا نہیں چاہیے ہاتھوں وات اسے ہنگال کے یا پانی میں سے نکال کے اب اس کو سوکنے ڈال دینا چاہیے
بلکل صحیح فرما ے آپ
اور دیکھے گھر کی صفائی تو بہت اہم حصہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے دیکھ کہ گھر میں کوڑا جمع کریں گے اگر ہم اگر ہماری ر سوئی گندی رہے گی تو کہیں نہ کہیں اس میں پانی جمع ہوگا پھر مکھی مچھر کیڑے سب چیزیں پیدا ہوں گی اس سے ڈینگو ملیریا اور دوسری بیماریاں پھیل سکتی ہیں وہی بات دیکھیے ہمیں اپنے گھر کو روز صاف کرنا چاہیے اور ڈسٹ بین کو بھی صاف رکھنا چاہیے دیکھیے ڈسٹ بین اب کئی لوگ ایسے تھے ڈسٹبین کو بھی کلین نہیں رکھتے سب زمین میں ایک بڑی سی پرنی لگا دیجیے اس کو میں پرنی نکالوآپ کوڑا پرنی کے اندر رہے گا پھینک دو کوڑے کو آپ
اور جو میں کہتا ہوں کہ صاف صفائی کا دھیان اس لیے بھی رکھنا چاہیے کیونک نہ دیکھیے صاف صفائی بیماری کے لیے نہیں ہماری خود کے لیے بھی ہمارا جو دماغ ہے ہمارے جو مائنڈ جیسے سے بناوا ہے نہ اگر ہم صاف صفائی میں رہیں گے تو فریش رہے گا ہم تھوڑا اوپن سونچ پائیں گے لیکن اگر گندگی میں اگر ہم رہیں گے اور گندگی ہماری چاروں سا ئیڈ ہے اور ہم صفائی بھی نہیں کر رہے آلس دیکھا رہے ہیں تو اس سے نا وائ وائب بھی جو ہوتی ہے بریک ہوتی ہے پوزیٹیونیس بریک ہو تی ہے نیگیٹیونیس تو ان ہو جاتی ہے اور پازیٹیو جتنی لیس ہوتی ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم صاف صفائی رکھیں گے ہر چیز کو فریش رکھیں گے اپنی جگہ پر تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ہیبٹس بھی گڈس ہیبٹس میں آتے ہیں ہم
بالکل ہم گڈ ہیبٹ میں آ تے ہیں اور ایک چیز اور اس نہ ہماری جو آس پاس کی جو وائب ہوتی ہے جسے ہم بولے کہ نیگیٹیوٹی آ جاتی گندگی میں رہتے ہیں تو صفائی میں رہیں گے تو پوزیٹیوٹی آئے گی ا پتہ ایک چیز کا اور دھیان رکھنا چاہیے گھر میں آپ اپنے فل لاتے ہیں یا سبزیاں لاتے ہیں تو آپ کو پہلے ان کو دھو کے ہی فریج میں رکھنا چاہئیے
بالکل دھوکے پہلے فریج میں رکھنا چاہئے بہت اچھے
جس سے نا اگر آپ بعد میں گھول بھی رہی ہو تو پھرآپ اسکو ایسےہی یوز کر سک ہو لیکن اس میں کتاڑوں ہوتے ہیں ہم اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں بیک یریا کٹا ڑو پھر ہم یہاں اپنی پانی والی بوٹلس رکھتے ہیں پینے والی پھر ہم وہی بھر باہر نکال لیتے تو کہیں نہ کہیں دیکھئیے وہ بھی ہمارے شریر پر اثر کرتا ہی کرتا ہے
کردار دکھاتی ہیں کہ کیسا آپ کا کردار ہے کیسا آپ کا سو بھاؤ ہے
دیکھیے ہمارا گھر کہ جتنا کلین رہے گا اتنے ہی ہم اچھے رہیں گے اچھی وائب میں رہیں گے پوزیٹیوٹی میں رہیں گے جتا ہمارا گھر گندا رہے گا اتنی ہم نگیٹیوٹی میں رہیں گے اور ہماری وا ئب
بالکل پتہ چلے آپ بہت محنت چلے آپ بہت محنت کر رہے ہو مشقت کر رہے ہو لیکن آپ کے پاس تو گھر میں جو ہے آپ کی گندگی ہو رہی ہے آپ باہر باہر باہر پیسہ کمانے کے لیے بہت مش مشقت کر رہے ہو گھر میں صفائی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی ہم بولیں گے کہ گھر میں بھی صفائی رکھیں اور دیکھئے گھرمیں بھی صفائی رہے گی تو دیکھئے ہمارا لیے بھی اچھا ہے اگر ہمارے سے لوگ چار لوگ ملنے آئیں گے تو سوچیں گے مہمان آئیں گے پنیں گے کہ ہاں بھائی دیکھیں گے گھر میں کتنی صفائی ہے ان کے یہاں دیکھئے بات ہمارے پھر اس پہ نیچر پہ آ جاتی ہے کہ چلو ان کا گھر بھی اتنا صاف ہے کتنے صاف ستھرے کتنے اچھے انسان ہے اگر ہمارا گھر ہی گندہ ہوگا تو لوگ گھر تو گندہ بولیں گے ہی بولیں گے ساتھ میں ہمیں بھی گندہ بولیں گے کہ بھائی دیکھو یہ گھر ہی صاف نہیں کر پاتے تو پھر اور کیا ہی کرتے ہوں گے نہاتے بھی نہیں ہوں گے یہ تو یہ بھی نہیں کرتے ہوں گے یہ تو
بالکل صحیح لوگ انزا اندازہ لگانے لگ جاتے ہیں نہ پھر آپ آپ کے کردار پہ آپ کے کردار پہ لالچھن سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے ہم نے کلیننیس اور صاف صفائی کا جتنا زیادہ دھیان ہو سکے اتنا ہی رکھنا چاہیے بہت زیادہ کلیننیس تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکی ہے آج ک
جی جی اور اور اپنے دیکھئے پرسنل ہائجین کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے کیونک دیکھئے اگر آ پ نہ خود ہائجین کا دھیان رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں دیکھئے ہمارے شریر پر ہمارے وہ افیکٹ مطلب پرابلم ہوگی ہی ہوگی اگر ہم پرسنل ہائجین کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو دیکھئے اپن نہانا یہ سب چیزیں ہےنہ بہت پرسنل ہائجین یہ بہت زیادہ اچھی ہے ہمیں ہیبٹ میں رکھنی چاہئے اگر یہ اچھی ہیبٹ اس سے ہماری وائ ہماری جو اندر کی وائیب ہوتی ہے وہ بھی پو زیٹیو رہتی ہے
جی جی یہ بات تو ہے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
سے بات کر کے بڑا اچھا لگا دوبارہ ضرور فون لگائیں گے آپکو
بالکل بالکل فر کریں گے گفتگو کسی ٹاپک پر خداحفظ
خدا حافظ
اچھ